اللیکم اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں
گ بتائیے بھائی جان آپ ٹھیک ہو
جی بالکل بالکل آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پ والدین آپ کے بھائی بہن سبھی ٹھیک
جی بالکل بالکل اور سنیں اپنی منٹی وغیرہ باہر لی
ہاں جی ہاں جی
اور کس بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے
میں تو ایسے ذہن میں مے ایک بات چل رہی تھی وہ اس وجہ سے بات چل رہی تھی ذہن میں کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ باہر گیا تھا میں آج تو باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے
جی جی
تو میرے ذہن میں ایسی ہی خیال آیا جو ہم کھیل کھیلتے تھے
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم زیادہ تر باہر کھیلنے جاتے تھے گھر پہ زیادہ تر نہیں کھیلتے تھے
جی
اور آج کے جو بچے ہیں آج کل تو بچے گھر پہ ہی زیادہ کھیلنا پسند کرتے کیونکہ وہ موبائل فونس پہ زیادہ گیم کھیلتے ہیں تو باہر جانا وہ زیادہ پسند نہیں کرتے
جی جی بالکل
آپ بتائیے
جی جی اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ کہ ہمیں دونوں میں سے جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ بچے آج کل زیادہ گھر میں ہی کھیلنا پسند کریں گے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہم جنہیں انڈور گیمس کہتے ہیں اور جو کھیل ہم باہر کھیلتے ہیں ان میں سے زیادہ بہتر کون ہے تو میرے حساب سے اگر میں میں چاہوں اپنی اپنا جواب اگر میں دوں تو میں اہمیت یہ اس بات پہ کروں گا کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے اگر ہم ہ کھیل کے لیے کھیل رہے ہیں جیسے ہمیں مزہ وغیرہ کے لیے کھیلنا ہے تو ہم کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی دیکھ رنا چاہیے باہر کا موسم کیسا ہے جیسے ابھی باہر موسم بارش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس حساب سے تو ہم زیادہ گھر پہ ہی جو کھیل کھیلتے ہیں وہی پسند کریں گے کیونکہ باہر جانا ہماری صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے بارش سے بیگنے کی وجہ سے تو اگر دھوپ باہر اچھی خاصی دھوپ نکل رہی ہے اور میں گھر پہ بیٹھا ہوں تو میں باہر جانا پسند کروں گا باہر کوئی کھیل وغیرہ کھیلنا پسند کروں گا جس سے سے میری ورزش بھی ہو جائے گی اور ہمارا دماغ بھی تازہ رہ ہو جاتا ہے اس سے
میرا یہ خیال ہے جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم گھر پہ کھیل کھیل سکتے ہیں اگر میں پہلے بات گھر پہ کھیل کھیلنے کی تو جو آج کے چھوٹے بچے ہیں وہ جو گھر پہ بھی بیٹھتے ہیں پھر چاہے موسم خراب ہو موسم ٹھیک ہو تو زیادہ تر جو گھر پہ ہم ہم بچپن میں کھیل کھیلتے تھے ہم گھر پہ پھر زیادہ تر کیرم بورڈ کھیلتے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا
جی جی جی
لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ گھر پہ جو کھیل کھیلتے ہیں وہ زیادہ تر موبائل فونس میں جو آج آتے ہیں گیمس وغیرہ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یا جو لیب لیپ ٹاپ میں آتے ہیں گیم اس کے ساتھ زیادہ ہوتا رہ اگر وہ گھر پہ بھی کھیل کھیلتے تو ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلتے تھے جس کہ ان کا ذہن تیز ہو جائے جیسے اگر ہم گھر پہ ہم دیکھیں گے شترہج کافی کھیل کھیلتے تھے یا پھر کیرم بورڈ کا کھیل کھیلتے تھے ہمارا ذہن بھی تیز ہو جاتا تھا لیکن آج کل کے جو بچے ہیں آج کل کے جو بچے کھیل اگر سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے جو بچے جو باہر جیادہ کھیل نہیں کھیلتے باہر نہیں جاتے زیادہ کھیلنے وہ کرتے ہیں آج کل کیا پسند کرتے گھر پہ بیٹھ کر کھیلتے ہیں کوئی بھی کھیل زیادہ تر فون
جی جی
اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو جب پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو تب ہم جن پر ویسے زیادہ باہر ہی کھیلتے تھے باہر اگر ہم کھیلتے تو فٹ بال یا پھر کرکٹ کھیلتے تھے باہر اگر گھر پہ کھیلتے تھے تو گھر پہ اس پھر زیاد تر ہم کیرم بورڈیا شطرنج کا کھیل یا کچھ ایسے گھر پہ جو کھیل کھیل سکتے تھے ہم وہ کھیلتے تھے گھر پہ آپ کا کیا
بالکل جی بالکل بالکل میرے خیال سے بھی جو آج کل کے بچے ہیں وہ صرف موبائلس پر گیم کھیل کھیلتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرنا چاہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اگر دیکھا جائے جو ہماری گھر پہ کھیل ہے تو وہ ایسے کھیل کا کھیلنے چاہیے ان کو جس سے وہ کچھ نیا سیکھے جس سے وہ کچھ نیا سیکھے جس سے وہ کچھ نیا سیکھے اور اگر روز تھوڑا تھوڑا وقت اپنا باہر جو کھیل کو کھیلنا ضروری ہے ہمارے لیے وہ کھیلوں میں اپنا وقت لگائے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم باہر جائیں اور کچھ کھیل وغیرہ کھیلیں گیند دوں کے ساتھ کھیلے یا فٹ بال وغیرہ کھیلے تو اس سے ان کی صحت اچھی رہتی تی ہے اور کچھ یادیں بھی اچھی بن جاتی ہے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ
جی آپ نے اس یادوں کی بات کی تو مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو
بچف
ہم آپ میں نے تو پہلے کہا کہ ہم زیادہ تر باہر ہی کھیلتے تھے تو ہم زیادہ تر فٹ بال جو کھیل ہے وہ کھیلنا پسند کرتے تھے تو ایک بار کی بات ہے ہم ایسے ہی فٹ بال کھیل رہے تھے اور میرے کچھ باقی دوست وہ کرکٹ کھیل رہے تھے
گب
تو ایسے میں مسئلہ ہو گیا اس ٹائم کے جو فٹ بال کھیل رہے تھے
اس میں سے ایک کو چوٹ آئی آپ کو پت ہے کھیل کھیل میں چوٹ آ جاتی ہے چوٹ اس وجہ سے آئی جو کرکٹ کھیل رہے تھے وہ انہوں نے گیند ماری تو وہ گیند آئی جو فٹ بال کھیل رہا تھا میرا ایک دوست تو اس کو گیند آئی سر پہ
جی بالکل
اس وجہ سے پھر جو وہاں پر اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہنگامہ ہو گیا ہاں لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو آج کل جو آج جو ہمیں باتیں یاد آ جاتی ہے وہ یہی باتیں یاد آ جاتی ہے کہ ہم بچپن میں جو کھیل وغیرہ کھیلتے تھے باہر جا کر تو ہمیں کتنا مزہ آتا تھا ہاں اس ٹائم پہ تھوڑے سے سے آپس میں دوستوں میں تو ہوتے کھیل کود میں تھوڑے سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں
جی
کھیلنے کھیلنے میں ہی یا پھر ایسے کچھ یادیں بن جاتی ہے لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے آج کل زیادہ تر ترجیح نہیں دیتے باہر جا کر کھیلنے میں آج کل تو گھر پہ ہی کھیلتے ہیں لوگ یا جو بچے ہوتے وہ گھر پہ ہی کھیلتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے زیادہ بہتر کیا رہتا ہے زیادہ بہتر رہتا ہے گھر پہ کھیلنا یا
جی بالکل بالکل اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اگر جو میں پسند کرنا کھیل کھیلنا پسند کروں گا وہ یہی ہے کہ میں باہر جا کے جو کھیل رہتے ہیں میں ان کو زیادہ پسند کروں گا کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتے ہیں لیکن جب موسم خراب ہو یا ہم اپنی جو فیملی ہے ان کے ساتھ وقت گزارنے کو گزارنے کا چاہتے ہو تو ہم جو گھر پہ کھیل ہیں وہ کھیل سکتے ہیں کیونکہ ہم اس سے اپنے والدین کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو گھر پہ کھیل کھیلتے تھے ہم بچپن میں آج کل وہ کھیل نہیں کھیلے جاتے ہیں گھر پہ
جی بالکل کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جو کھیل ہے وہ اپنے موبائل فونس پہ ہی کھیلتے ہیں اور وہ گھر پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں جس سے ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے یہ تو سب کو ہی پتاہ ہے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے
تو تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو آج کل کھیل کھیلتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ تر موبائل فونس کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں اس سے ان کی صحت پہ اچھے اثرات نہیں پڑتے بلکہ برے اثرات ہی پڑتے ہیں
جی بالکل بالکل اگر انہیں گھر پہ ہی کھیلنا پسند ہوتا ہے تو وہ کوئی اور گیم بھی کھیل سکتے ہیں جس سے ان کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو مل گئی جیسے ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کیرم وغیرہ ہم کھیلا کرتے تھے یا ہم کارڈس جو تاش وغیرہ ہوتا ان میں کھیلا کرتے تھے
یا شطرنج کا کھیل کھیلتے تھے جس سے ہمارا دماغ بھی کافی تیز ہو جاتا تھا
جی بالکل بالکل تو میرے حساب سے تو دونوں ہی کھیل ضروری ہے ہمیں ایسے یہ کھیل ایسے کھیلنے چاہیے جس سے ہمارا بیلنس پورا بنا رہے جیسے کہ اگر ہمیں گھر کے کھیل کھیلنے ہیں ہم اپنی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم وہاں کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں کیرم وغیرہ ہو گیا جس سے ہم ان کے ساتھ وقت بھی گزار پاتے ہیں اور تھوڑا ہنسی خوشی بھی مذاق وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت اور اگر ہم اپنی صحت کا بھی دھیان خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ہم باہر جا کے جو باہر کے کھیل رہتے ہیں فٹ بال ہو گئے والی بال ہو گئی یا بہت سارے ایسے کھیل ہیں جو باہر کھیلے جاتے ہیں ہم وہ کھیلنے جا سکتے جس سے ہم بھی ہمارا ذہنی تون ٹھ رکھتا ہے تو دونوں ہی کھیل اپنی جگہ تو دونوں ہی کھیل ضروری ہے اپنی اپنی جگہ دیکھا جائے تو یہ مخت مجھے میں جیسے میں بول رہا تھا کہ میں باہر کھیلوں کھیل زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ باہر کھیلنے کی وجہ سے میری
باہر اگر آپ کو کوئی کھیل کھیلنا ہوگا تو کون سا کھیل کھیلنا پسند کرتے
میں زیادہ تر ہ بلے بازی اور گیند بازی کھیلنا پسند کرتا ہوں
ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے ملتے آپ ابھی بھی
جی جی کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں جب کوئی باہر کھیلنے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ آج کل جیسے آپ بول رہے تھے سبھی موبائل فونس رہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ باہر ہوتے نہیں ہیں تو پھر جب بھی وہ ہوتے ہیں باہر کوئی بلے بازی کو کھیل رہا ہوتا ہے یا گیندوں سے کھیل رہا ہوتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا دل بھی ہلکا ہو جائے اور آپ بتائیے آپ کنچوں کے علاوہ کس چیز کے ساتھ کھیلتے ہیں
میں زیادہ تر فٹ بال کھیلنا پسند کرتا ہوں
تو آپ کو ایک ہی بال کے ساتھ کھیلنا پسند تھری
اصل میں ہم بچپن میں کرتے تھے کام بچپن میں میں جاتا تھا فٹ بال سیکھنے ہم ہماری وہاں پر ایک اکیڈمی تھی جہاں پر ہم رہتے تھے پہلے تو ہم جاتے تھے بچپن میں فٹ بال سیکھنے
جی بالکل
اس کھیل میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے وہ کھیل کھیلنا جاری رکھا حالانکہ پچھلے کچھ سادوں سے میں وہ اس سے تھوڑا سا دور ہی رہا کیونکہ مجھے ایک بار مجھے یاد ہے ایک بار مجھے فٹ بال کھیلتے کھیلتے لگ گئی تھی ٹانگ میں تو اس کے بعد میں زیادہ تر اس کھیل سے دور ہی رہا لیکن کبھی بھی اگر موقع ملے کبھی تو میں وہ کھیل کھیلتا ہوں
تو آپ ایک گیند سے کھیلنے کے شوقین لگتے ہیں
جی ہاں
تو چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر اچھا لگا امید ہے دوبارہ آپ سے بات ہوگی
ہاں ٹھیک خدا حافظ